ول ولیکم السلام
آ ٹھیک ہو
شکر اللہ
ہ بس شکد الو کا اگر ا تو کای چ
ہاں سبھی ٹھیک آپ بتاؤ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس جو روزمرہ کا کام ہوتا ہے وہی ہے بس اور کچھ بھی نہیں
اوکے اور بتاؤ کچھ
بس یہی سوچ رہو کہ جو ہمارے بھائی ہے نا وہ اوپر سارے فینس آ رہا ت ہے میں سوچتیی ہوں کہ میں توب ہمیں ہماری کتنی دل آتی ہوگی
کی کی آادت ہو ہوئی ہے
تہاری اتنی بل آتی ہے پوچھو ہی مت
نہیں ان کی عادت ہوگئی ہے یہ بہت غلط بات ہے پتہ ہے کتم فر میں گھر میں نا مجھے لگتا ہے میں پچاس بار اوپر جاتی ہوں گی اور دیکھتی رہتی ہوں کہ کہیں پہ مت کچھ چیز آن ہے کچھ ہے کیا ہے
نہیں آپ اچھا کرتے ہو کیوں کہ بچانا تو ضروری ہے
س ن کیا
ابھی اٹ چ اوپر گئی تھی میں کھن لے کر تو میں نے اوپر دیکے سارے فین آن ہیں میں نے سوچا پہلے میں یہ بند کروں ہاں وہی اوپر باند کرنے کی چڑی یہاں اوپر بوٹل چڑھا کے سیڈیو پٹلز رکھھی تھی وہ اوپر بستر میں ہے
کیوں
پتا نہیں پتا نہیں کس نے چڑھاائی ہے
وہئی بئیھ
آدو کے ڈکن ہی نہیں ہے
وہ وہی بستر سر نہیں ہوں گے آپ دیکو پور طرا
بستر میں نہیں ہے ج
میرے جو یہ ہاں میرا جو پاؤچ نا
ہاں
سب باہ ہی ہو گیا ہے پسو سے ت پھر پہنچ رہی تھی ان کو خالی کرنے کی باری آ گئی ہے
ہاں تو پیسے تو خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں
ہاں ہاں بالکل سحییک ہاں
آپ کو اور بھی برکت ہو پھر آدھے پیسے مجھے دے دو
ایرو
میں پوچ رہا ہوں ہمارے بچے کتنے شیطان ہیں
کی
اور کیا جو وہ حالات اگر سامان کوئی نیچے سیڑھی پہ ہوتا ہے نا ب پ تھوڑ فلور پہ پہنچ جائے گا
کہ گیاس مسلہ وہاںپ
ہاں
میں نے کہا اتنا مسئلہ ہو گیا ہے وہاں
مسئلہ نہیں ہو گیا ہے دیکھتا ہے نا مطلب یہ کچھ چلو جنک فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں نا
ہاں
جیسے کہ ڈسٹ بن ہوتا ہی نہیں ہے وہ رکھتے ہیں ایسے ہی
ب پل س ت
اتنا کام ہوتا ہے پھر اوپر سے ہی اتنا کوڑا فہلا کے رکھتا آدھا دن اسی میں جاتا ہے
بہت زیادہ کام ہے ہمارے گھر میں بھی کس سے مطلب توب کام کرتے ہیں نا
ہاں
شفٹ کا کام کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ کام ہے نا پچھو ہی نہ
گھر میں اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ کبھی خت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے
کرس سے
میرا جو بڑا بھائی ہے نا وہ روز کپڑے بدلتے ہیں اگر کہو گے نا اس میں میل ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے
شسک ال و علیکم اب کام کرناا
ہاں
اس نے دیکھنا مطلب وہ سارے ٹھیک سے ہیں اور وہاں پہ مس بین دو یہ کچھ ہے
یہاں پہ سب ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں الٹا نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے اس نے ٹراؤزر نکال کے رکھے پرپل کلر کی شرٹ نکال کے رکھ
وہ تو شاید اس کر ہی پہنی ج
ہاں وہ کال پہنی تھی اس نے تو میں نے پرس اس کو رکھی تھی وہ روم میں ہی میں نے سوچا یہ صاف ہے تو میں بولوں گی اس کو کیا کرنا ہے اب وہ آج نیچے ہے ٹراؤزر بھی وہ گرے کلر کا نکال کے ہے ہاں
ا خ
کتنا کچھ دیکھنا پڑتا ہے پھر اگر ان کو زور سے کچھ بولیں گے نا یہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے خود کیا کریں گے ان کو بڑا آتا ہے خود کرنا یہ خود کریں گے
کیا کری گ خدا میں بولتی خود کیا کرتی ہے لیکن یہ پت نہیں
ہاں مجھے دکن کا بوٹل کا دکن پیر میں صبح
کی
وہ سیھے پہ سیڑھی پہ تھا
اچھا کوئی بات نہیں ہمیں کتنی گھر ن ہو پنچی ہوئی ہے آج ہر جگہ
ہمیں بھی مچ گئی ہے گ جو میں بول رہی تھی ابھی تک فون پہ
ا چلو اور سناؤ
بس ٹھیک اھ سر
ت کیا کرستے آاج کل گو
بس کام کر رہیں جو میری بہن کی بیٹی ہے نا وہ واش روم میں ہے وہ وہاں پانی کے ساتھ کھیل رہی ہے ابھی اس کو نہانا پڑے گا
نہیں اس کو اب نظر رکھو نا تبھی وہ زردر نہ جائے
اس میں جو یہ ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے بھول ہی گیا اس کو کیا کہتے ہیں تو وہ بال گیلی کر بال دھو رہی ہے
جچ توول بتا
بس ٹھیک ہے تلسری
اور کچھ خاص
نہیں کچھ خاص نہیں ہے اگر میں آپ کو ویڈیو کال کر کے دکھاؤں گی نا ہماری حالت کیا ہے آپ کو ڈر لگے گا
م خود آنے گ سے بھی ڈر لگ رہا ہے تو آپ کی ڈر سے کیا ہوگا
پت نہیں روز ہم کام کر کے رتے ہیں شام کو سارا کام ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اب کل صبح کبرو کو پریس کریں گے
توم ام وہ یہ کام کرتے ہوتا ہے
وہی کام پھر صبح ہوتا ہے
وہی میں کہہ رہی ہوں نا ق میں ابس سھر سے میں
بستر اٹھاؤ رومز کو صاف کرو واش رومز کو دو یہ رومز میں ہوتے گلاس بورڈ
اپنی چھوٹی بہن کو بولو نا وہ تب تک ب اٹھائے گی
ہاں میں نے میں نے اس کو بولا تھا پتا نہیں وہ کدھر ہے
اب سو بار مطلب ایک انسان کو بولیں گے بولا جاتا ہے ایک بار پھر بار بار بولنا برا الگ ہے پھر خود کوئی عجیب لگتا ہے
اب بولو اب اس کو بولو وہ ابھی چھوی ہوگی م
ہاں وہ چھوٹی ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ بڑی ہے لیکن میں خود سے کہہ رہی ہوں کہ
ہوں
ہمارے یہاں پہ جو جب دوائی کھاتے ہیں نا
ہوں ہ
کتنے ڈبے میں بھی جاتے ہیں
ہ
کے اوپر رکھا جاتا ہے
کیوں
ہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بازو کمزور ہو گئی یہ ڈائر تک نہیں پہنچتی تھ
اچھا
اور سناائی میں تو میں تو سوچ رہی تھی میں بولوں گی آپ کو پتہ ہے جس کو مطلب باہر ڈوسا کہا جاتا ہے
ہم کیا وہ تھا کیا
جس کو آ باہرنا ڈوسا کہا جاتا ہے ڈوسا ڈوسا
ہاں
تو میرا آج من کر رہا تھا صبح صبح تو وہی کھانے پر وہی روٹیی کھانے کا آٹا تھوڑا سا ہے مجھے لگتا ہے پس
آپ کو بنانی آتی ہے
آتی ہے لیکن اتی اچھی نہیں
مجھے بہت اچھی لتی ہے بنانی ہاں میں بناتی ہوں میں نے بہت بار
پھر آپ باہر میں کام کرنا یہ ہاں نا
ہاں
پھر مجھے بنا کے دینا
ہاں کوئی بات نہیں میں آ جاؤں مجھے بلانا تو میں اپنا کام ختم کرتی ہوں پھر آ جاؤں گی
ٹھیک ہے کوئی ب
پتا اس نے کیا کیا ہے قبرو کو اس نے قبرو کے ساتھ پانی کو رکھا ہے گ پورا گیلا کیا ہے
وہ ب اس کو نہانا ہی ہوگا
ہاں نہاں نہیں لیک تھھانڈ لگے
نہیں لازے د تھاا آج کرل بھی ہوں ہو تو
بس اور کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے آج آج تو گرمی ہے
ہمب آپ کو کام سے نشرب آپ کو بہت گنم مچی ہوئی نا وہاں سے
ہاں
کرنافع کام ا کو اوپر ا روزڑوں معاف ہو آ ج آپ کو ر اپنا ایسے ہی اور جب آپ کو کام بھی ہوا ببو ہ تو آپ کو کرنا خرچ ساں پھر کام کرتے
ہاں مجھے جانا ہے ٹیوزڈے کو ہاسپٹل اس اس لیے میں مجھے لگتا ہے میں کال کروں گی ج جچھا تو میں نے سوچا کہ آپ میںپ آپ کی آپ کا کہنا سچ ہے کہ میں کل جڑ دوں گی تو پرسوں جاؤں گی پھر ہاسپٹل
ہ پر سو ر پہلے سیدھے ہواسپٹل نہیں جانا ک ہفتےسٹ کران نا بہت
نہیں وہ میں کل ہی کرواؤں گی نا ٹیسٹ ہاں ٹیسٹ کال کرواؤں گی تو پرسوں جاؤں گی پھر جب وہ ٹھیک آئے گا تو تب جا کر جؤں گی
ہاں یہ آپ کو ٹینشن اس کی ختم ہو جاتی ہے اب بھی گھر میں کام ہے اتھر مجے بھی ہیلپ کرتی تھوڑی سی گفٹ کرنا ہے نا
ہاں ہاں اور اوپر سے پھر یہ تفریق رہے گا وہاں جا کر پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ تیسرا انجیکشن بھی یہیں پہ ختم ہو جاتا مجھے بہت بڑا تخ ختم ہو جاتا ہے اس سے جیسے کہ تفریح
ہاں اور کیائی ف جینشن
یہ دماغ میں رہتا ہے نا یہ ابھی یہ کرنا ہے اب ڈاکٹر کل بولے گا جانا پرسوں کرنا ہے پھر سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیا کریں گے
اور
چلو میں اپنا کام ختم کرتی ہوں
ہ
اللہ حافظ اللہ حافظ میں بعد میں کال کرتی ہوں
ٹھیک ہے اللہ حافظ